ہلو
ہاں اللام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت
خریت کالا کیسی ہو
بس سب ٹھیک ہے اور آپ کے یہاں سب ٹھیک
الحمد للہ ماشاء اللہ
اچھا اور آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے
بارش تو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے ماشاء اللہ
اچھا ہمارے یہاں تو ابھی بادل ہو رہا تھا پ دھوپ نکل رہی تھی صبح تو بہت تیز پھر ایک دو بجے قریب بادل ہو گئے دھوپ چلی گئی بادل ہو گئے پیتے پیلا پیلا بادل ہو گیا اب بارش آئی تھی تھوڑی دیر پہلے
نہیں ہمارے ماشاء اللہ ابھی بارش ہوئی ہے بارش ہو کے بند ہو گئی
ہاں ہمارے یہاں پہ بہت بارش آئی تھی بچے ہمارے بارش میں ٹیوشن گئے ہیں
اچھا کتنے بچے ہیں آپ پہ
ایک منٹ رکنا ج رہا
جی جی
ہیلو
ہاں کالا
اور آپ کے ابو ٹھیک ہے
ابو تو ہمارے خدا کو پیارے ہو گئے
اچھا اور آپ کی باجی باجی بھائیجان
گھر آئی ہ بجے مارے رکھا مال پٹ باجی ہماری گھر آئی ہوئی
باجی گر ہی ہوئی ہے کب آئی تھی آپ کی بازی
باجی کو ہو گے سات آٹھ دس دن ہو گئے ہوں گے ات دھیان نہ د ات دھیان نہ د دم
اچھا اچھا کو پیار کرتی ہے آپ کے باازی
باجی ہماری بہت اچھی ہے
ہاں اچھا
بجی مچی س انتا نا
اچھا آپ کی باازی آپ اپنی بازی کا پورا کہنا مانتے ہو
پورا جسی کیسی باتیں کر رہی ہو تم کھا لا
اچھا
ہوں
اور بازی اکیلیے آئی تھی کس کے ساتھ آئی تھی
وہ ہمارے بہنوں صاحب کو چاہتا ہے
اچھا
وہ بھی رکے ہوں گے پھر تو آپ کے بہن ہو ہی جائے
پھر تو وہ بھی رکے ہوں گے آپ کے بہنوں ہی صاحب
نہیں ا چلے گئے تھے نیکسٹ ڈے
اچھا اچھا اور آپ کا کام صحیح چل رہا ہے آپ کام پر ہو گئے
ہاں میں یہاں مزدوری کرتا ہوں
ہاں اچھا آپ کہیں گھومنے د گئے
کہیں گھومنے نہیں جاتا مجھے ڈر لگتا گھومنے سے
اچھا آپ کو فیملی کا اچھا لگتا ہے یا اکیلے اچھا لگتا ہے
مجھے مجھے اکیلے اچھا لگتا ہے
اکیلے فیملی سے اچھا نہیں لگتا فیملی کے ساتھ اچھا اب خود سب کو تکلیف فیملی کے ہاتھ اچھا لگتا ہے کیوں
نہیں
کیوں نہیں
چھوڑو اس بار میں بارے بعد میں بات کر لیں گے کچھ اور بات کر لو کالا
اچھا اچھا چلو اور آپ کی بیگم کیسی ہے
بیگم تو ہماری ماشاء اللہ بہت اچھی ہے
اچھا تو پھر فیملی کے ساتھ کیوں نہیں اچھا لگتا
بس دو دن اچھی رہتی ہیں تیسرے دن پھر خراب ہو جاتی ہیں آ ب ہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے ان کی تو وہ ہاتد اسرتی ہے
اچھ اور فرمائیے طبیعت تو خراب آپ ہی کرتے ہو گے نا
نہیں
اور
وہ بات ایسی کرتی ہے کہ تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے پھر اس کو ہمیں پانی سے بجانا پڑتا ہے
اچھا اچھا
چلو اور بتاؤ
بس اور کتنے بچے ہیں آپ کے خالہ
ہمارے پانچ بچے ہیں
معاشاءلہ خالو بڑا کیا کرتے ہوں گے آپ کو
ہالو پیار نہیں کرتے بس بچے ہو ہی گئے پت نہیں کیسے ہو گئے
اچھا
ہاں آپ کے کالو بہت خراب ہے
ادھر ہماری ہماری بیوی خراب ہے یا تھر خالو خراب بتاؤ
ہاں کسی کو اپنی غلطی دکھائی دیتی ہے
ہاں یہ بات ہے اپنی غلطی نہیں دکھائی یہ تو حقیقت ہے
ہاں یہ تو قدرت کا ہی ہے
قدرت کا نظام ہے
ہاں ہاں صحیح فرمایا
قدرت کا نظام
ہوں ہ
پوشن گئے اسکول گئے
ارے کھ لو آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے اب اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں گرمیاں چل رہی ہیں تو اسکول کیسے چلے جائیں گے اور پھر پانچ بج رہے ہیں پانچ بجے کون سا اسکول کھلتا ہے کون سا اسکول کھلتا ہے پانچ بجے ہیلو ہیلو
ہلو
ہلو بچے تھوڑی دور بھی ہیں ایک تو دو تو ہمارے پاس میں پڑتی ہیں اپنی گلی میں اور تین تھوڑی دور جاتی ہیں پڑھنے ہوں اب میں سوچ رہی ہوں ا بڑے والے کو نہیں پڑھاؤوں بہت ہے اتنا پڑھ لی
ا پڑی
بس جتنا پڑھنا تھا اپنا اتنا پڑھ ل اب نہیں اب گھر میں ہی کام کرائائےیں گ ہم کام سکھائیں پھر اس کی شادی کر دیں
صحیح بات ہے بچہ جتنی جلدی ہو جائے شادی ہو جہ چلا یا اپنے گھر ٹھیک ہے
ہاں
سب
دیکھ رہے ہیں ان کے لیے لے کر لڑکا دیکھتے ہیں کوئی مل جائے تو صحیح سا
کتنی بڑی ہے آپ کی بٹیا
ہماری بیٹیاں بھی زیادہ بڑی تو نہیں ہے لیکن وہی ہے نا ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا تو ایک آدھ سال تو لگ ہی جائیں گے
اچھا اچھا اچھا
سب بچوں کی شادی کر دیں گے نمبر لگا جی
ہاں یہ تو سچ صحیح ہے صحیح سوچ رہے ہو
ہوں
لیکن پڑھائی بھی تو ضروری ہے
پڑھائی بچہ پڑھائی کرے تو اس کا پڑھائی من کرے تو پڑھائیں نا من تو اس کا ہے نہیں پڑھنے کا
تو گھر پہ آپ اکیلیے ہو بھی
ہاں میں اکیلی ہوں فی الحال پر بازی آئی ہوئی ہیں تو وہ سو گئی ہیں ایک بچے کو کام کروا رہی ہوں ہوالڈے ہوم ورک کے کل بک سبمٹ کروانی ہے
اچھا اچھا سب سے چھوٹا بالک ہوگا آپ کا
ہاں ہاں سب سے چھوٹا بچہ ہے ما ہاں ہاں
سب ٹھیک ہے بچے بچوں کی طبیعت پانی
ہاں سب خیریت ہے اللہ کی عنایت ہے بس اللہ کی مہر
جٹھ
اور آپ کے کتنے بچے ہیں
ج کہ جی ہاں جی
آپ کے کتنے بچے ہیں
بگوان نے پانچ بچے کرے ہ ہاں اللہ کا رحمر سمو سے
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا یہ تو ہمدور سیب کوم بھی لگ
ہاں
اچھا چلو
اور بتائیے آپ
بس کچھ نہیں
بارش بند ہو گئی کہ ہو رہی ہے اب بھی
اب تو بند ہو گئی ہے بارش تیز بارش آئی تھی پھر گرمی ہو گئی ہے
ہ تو باہر تو گھر میں ایسی وسی ہوگا کولر ولر ہوگا
ارے ہمارے شوہر کے اتنا اے سی مت چلایا کرو بل ائے گا
ارے شوہر کو کہنے تو تو کہتے ہی شوہر تو ہوتے ہی کہنے کے لیے جیسے بیویاں ہوتی ہے کہنے کے لیے
اچھا
انہیں کیا پتا لگ رہا ہے
اچھا بل آئے گا تو پتا نہیں چلے گا کتنا خرچا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے کتنا چلا ہے
جب بل آ جائے گا تو آ ہی جائے گا اسے کون سا بل کو واپس چلا جائے گا بل
اچھا اچھا چلو
تھوڑا سا چلا لو اے سی آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا
نہیں گیٹ کھول لیا ہے موسم ٹھنڈا تھا نا تو گیٹ کھول لیا دونوں طرف کا تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ب ہاں جب بد میں کرانا کیا ہے نا چلو جا کھیلیں تھوڑی دیر ہے نا اور فرمائیے آپ کے آپ کے
کہاں جا رہی ہے آپ کی گڑیا کھیلنے نھی
نی ہماری باہر گئی ہے بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہے تین چار گھنٹے ہو گئے ہم کو بھی بیٹھے بیٹھے اتنا ٹائم ہو گیا ہمارے طبیعت صحی نہیں ہے درد ہو رہا ہے
تو ایک کام کرو نا اپنا آرام کر لو ایک آھ دو گھنٹہ
ارے آرام کہاں ہوتا ہے ب
خالو خالو کب بات ہے خالو
کھا لوں کا ہمارا ٹائم بھی تو نہیں ہے بس
اچھا
آاں ہاں بہت خراب ہے ہمارے آپ کے خھالو بہت خراب ہے
اچچلی
آپ آنا کسی دن آپ آنا کسی دن رہنا دس پندرہ دن پتا چل جائے گا ایک دو دن میں کیا پتا چلتا ہے
پق
دس پندرہ دن رہنا ہمارے ساتھ ہ پتا چل جائے گا آپ کو کے کھا لو کیسے
ٹم دیکھو ٹم کو پتاہ نہیں لگتا بات کرتے کرتے
ہاں چلو ٹھیک ہے رکھتے ہیں پھر ٹائم ہاں ٹائم ملے گا پھر بات کریں گے اوکے خدا حافظ